بس وات
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی اللہ کا شکر الحمد اللہ ٹھیک ہے آپ بتاؤ آپ کیسے ہو
بس اللہ کا کرم اور کیا
کچھ نہیں کر رہے تھے لیٹے ہوئے تھے آرام ہی کر رہے تھے گرمی کی وجہ سے گرمی اتنی پڑ رہی ہے کچھ کرنے کا من ہی نہیں ہے
ہاں خیر وہ تو ہے گرمی میں کام کرنے کا دل ہی نہیں کرتا
ہاں یہ کام کرنا پھر کچن میں کچن میں تو بہت گرمی ہے اس ٹائم باہر ہے تو اور پھر کھانا بناؤ کچن میں جا کے گرمی میں روٹی بناؤ بہت بری حالت ہو چک ہے
یہ تو ہے
ہاں آپ نے بنا لیا کھانا
بس ابھی بناؤں گی تھوڑی دیر میں سبزی تو بنائی تھی ص بائی تو روٹی روٹی بنانی ہے بس
اچھا روٹی بنانی ہے ش مجھے بھی روٹی ہی بنانی ہے ویسے آج کیا بنایا آپ نے سبزی میں
آلو بیگل
اچھا اچھا صحیح ہے سبز کھانی چاہیے کیونکہ اتنی گرمی پڑ رہی ہے اور کیا ہی کر سکے انسان سبزی کی عادت ہوتی نہیں ہے ویسے انسا ہمیں ہمیں تمہیں
ہاں یہ تو ہے بٹ اتنی گرمی میں گوشت بھی تو کائے
آدت بن جاتی ہے نا پھر انسان کی جیسے ڈالو دیکھو ایک دن گوشت کھا لیا دوسرے دن کھا لیا پھر ایک دن اور سبزی کھا لی پھر اس کے بعد گوشت ہی چاہیے ہوتا ہے
ہ یہ تو ہے ہفتے میں تین چار بار تو ہوں گا گوشت
اچا بھی چیے وہ سی سال ہو ٹھیک ہے مگر اتنا من نہیں بھرتا سبزی کھانے کے بعد نہ اتنا پیٹ بھرتا ہے
جی
اور آپ بتاؤ آج مان ہی گیا آج کام پہ اپنے آفس وغیرہ آج آفس یا جیسے جاتے ہو آپ اپنے کام پہ روز ڈیلی کے کام پہ نہیں ہے آج آپ
میں کہہ رہی ہوں آج آف تھا
اچھا اھا جات تھا
میں نے سوچا آج گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں
ہاں یہ تو ضروری ہے گھر والوں کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے اگر میں آج کل کی لائف نہیں بجی ہو گی ہے ایک تو دیکھو فھون فون اچھا بھی ہے فون برا بھی ہے تو میوز کر رہو کسی کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا
ہمارے گھر میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہر نہ ہر کوئی فون میں ہی بزی ہے کھانا کھا رہے ہیں تو فون چاہیے
ہاں کہ جا رہے فون ج رہے لیٹ ہے کو فون سو رہے ہیں کو فون دیکھو فن اچھا بھی ہے کیڈانٹیج بھی ڈسڈانٹی بھی ہے لمٹ اس سے فون یوز کرنا چاہیے
اگر تم اچھی چیز کے لیے یوز کر رہے ہو نا فون تو تمہارے جی ہے اب ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا کہ تم زیادہ یز کرے ہو تمہاری آنکھ کو
ہاں بنا چلی جاتی ہے اس کے بچے بچوں پر بھی تو کنٹرول نا چاہیے بچے کچھ یہ کنٹرول تو ماں ا باپ کے ہاتھ میں اگر ہم فون چلائیں گے اور ہمارے بچے ہمیں فون چلاتے ہوئے دیکھ رہے تو وہ بھی ایسے ہی کریں گے اب ہمیں نہیں چھوڑتے فون تو بچے کیسے چھوڑیں گے پہلے ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے پہلے ہمیں لمٹ سے چلانا چاہیے گھنٹوں کے حساب سے چلانا چاہیے کہ ہمیں اتنے گھنٹے ابھی کرنا یا اتنے گھنٹے وہ بھی کسی پرپز کے لیے کسی اچھی چیز کے لیے جیسے یوٹیوب پہ چینل بنا لو انسٹاگرام پہ یا اپنا کوئی پیج بنا لو اس ریسیپی سیکھ لو اچھی چیزوں کے لیے ہم یوز کریں گے تو بچے بھی دیکھیں گے کہ یہ کسی چیز یا کسی پرپز کے لیے یوز کر رہی ہیں ایسے نہیں کہ اسکرولنگ کرے جا رہی ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے بس اب جب
اور آج کل کی جنریشن تو یہ ہو گئی ہے نا بالکل ج چل رہی تو لوگ بس ریلس وغیرہ انسٹاگررام پر یہ چیز ہے اب انسٹاگرام بھی جو ہے نا ریلس اسور کرتے رہتے ہیں لوگ اب اچھی چیز ہے تو اپنا کن ٹ ڈالو گی تو وہ بھی بہت اچھی چیز ہے اس میں تمہاری ارنگ ہو جائے گی
مطلب پیج بناؤ اینڈ ایسی بنا لو ارننگ کا کہ آپ کتنے کما سکتے ہو اتنے کما سکتے ہو وہ وہ وہ بھی چل جاتا ہے ٹیکنیکل کا بنا لو یا فون وز کیسے کرے کیسے نہ کرے وہ ب بنا لو سیٹنگس وغیرہ کا بنا لو جیلری کا بنا
کہہ رہی ہ جی وہی کہہ رہی ہ فون اگر تم اچھی چیز کے لیے یوز کر رہے بھی ہو جاتی ہے
یا پھر یہ جو ہماری ہسٹری ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ بنا لو تھوڑے تھوڑے کنٹینٹ ڈالتے رہو تو دیکھ ھا جائے تو فون کا اچھا یوز انسان کر سکتا ہے لیکن وہی ہے نا زیادہ تر انسان بس پڑے رہتے ہیں بس یز ہی ویسے ہی یوز کر لیتے ہیں ایڈوانٹیج نہیں لیتے اس کا ڈس ایڈانٹیج ہی کرتا ہے یہ تو اس لیے فون کو اچھی جگہ یوز کرو اور دیکھو کہ بچے کیا یوز کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں ان کی ہسٹری چیک
طور پر ہسٹری چیک کرو ہاں وہ ضروری ہے پیرنٹس کے لیے
ویڈیو دیکھی ہے اورن دیکھو اچھی چیز بھی ہوتی ہے واہی چیز بھی ہوتی ہے بڑا آسر پڑیگا بس اللہ تلا سب کی حفاظت رکھے ہاں پیرنٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دھیان دے کہ بچے کیا دیکھ رہے اس میں کیا نہیں دیکھ رہے کیا سیکھ رہے اس سے کیا نہیں سیکھ رہے
آج کل بت سارے جو پسے رہتے ہیں فائلس پکیں اور اپنا کام میں بزی ہو جاتے ہیں وہ دھیان بھی نہیں دیتے
چھوٹی عمر میں ہی بچہ رو رہا ہے تو فون دے
ابھی میں نے ابھی میں نا اپنے کزن کے گھر گئی تھی تو وہاں پہ پ بھی وہ میری جو کزن ہے وہ اپنی بیٹی کو ایسے فون دیتے کہ وہ بزی جاتے کام میں وہ دھیان بھی نہیں دے رہی ہوتی ہیں میں نے اس چیز کے لیے سمجھایا ہے کتنی دفعہ
ہاں جو میری پھپھو ہے ان کے پھوپھ کے بچے ہیں پھپ کام کرتی رہتی ہے اور انہیں دے دیتی ہے فون لو بچوں دیکھ لو ان کا کام بھی ہو جاتا ان کی فھر عادت لگ جاتی ہے بچوں کو پھر بڑے ہو کے پھر ہممیش چھوڑتے بھی نہیں پھر وہ بڑے ہو کے روتے ہیں فون کے مارے پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ تمیز ہو رہے ہیں یہ دیکھو عادت تو ہم نے ڈالی ہے فون کی
بچہ تو ایک وہ ہے ایک وہ ہے کتاب کی طرح ہے وہ خالی پننے کی طرح ہے بچے جیسا تم سے بھر ہو گیا نا تو ویسا ہی ہو جائے گا
ب یہ تو ہے ہم کام کے چکر میں سوچتے ہیں چلو تھوڑی دیر دے دیتے ہیں اب تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر میں کرتے کرتے انہیں عادت پڑ جاتی ہے
جی اور سب سے زیادہ ذمہ دار نا ماں یہ ہوتی ہے کہ ما یہ جو کرتی ہیں ماں کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے بچوں پہ دھیان دو اور بچوں کو گڈ ہیبٹس سکھاؤ ساری چیزیں یہ وہاں کے اوپر ہوتی
اور بچے اتنا فون چلا ہاں ایک
وہ تو بہت صحیح ہے
جتنا فون بچے چلا رہے ہیں اتنے بچوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں
ہاں ال ہو نا ہاں پانچ چھ چھ سال کے بچے جوونک
چشمہ لگ جاتا ہے ورنہ ہمارے ٹائم اتنا کہاں تھا فون ہم تو باہر ہی ایکٹیویٹی کرتے تھے کھیلتے تھے سب کے ساتھ آج کل بچے باہر ہی نہیں جاتے
ہ من ہمارے ٹائم پہ تو ہمارے ٹائم پہ کتنی ساری گیمس ہوا
گیم ہوا کرتی باہر ایکٹیوٹی ہاں ہوتی تھی ہاں کھو کو فائیو پپا یہ وغیرہ یہ بچے تو جانتے نہیں کہ ایسے گیم ہوئے یہ والے کیسے گم ہ بچوں چاہے اور پھر بچوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیسے گیم ہوتے تھے یا کیسے کھیلتے تھے بچے گھلتے ملتے نہیں ہے فون کے چکر میں سائی سائی رات فون چلاتے ہیں دن میں فون چلاتے ہیں ہاں
کٹے بیٹھے
ہاں یہ تو ہے اب زیادہ ہونے لگا ہے پہلے نہیں تھا ایسا اب زیادہ ہونے لگا ہے پہلاے ایسا تھتانی پہلے سب بات کرتے تھے بیٹھتے تھے اب تو ہر کسی کے ہاتھ میں فون شادی میں گئے ہو جب میں سب کے فون کہیں گھر میں فنکشن میں ہو ہاں تب بھی ف فون ویسی بات کر رہا ہے کوئی نارم مل تب بھی ہاتھ میں فون اور اسکرول کرنے بیٹھ ک چلو دس منٹ فون چلا لیتے دس منٹ میں کب
ہاں یہ پتا ہی نہیں چلتا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے میں میں ریل چ لگاؤں گی نا میں دیکھوں گی اسٹرول کروں گی میں نا میں سوچتی ہوں دس منٹ چلا لوں بس پت ہی نہیں دو تین گھنٹے ہو گئے ہم جب سے ریلس ہی دیکھتے جا رہے ہیں اور ہم آپ کو پت ہے
ہوں
وہ ہے نا جیسا سوچتے ہیں نا وہ ہمیں وہی شو کروا رہی ہوتی ہے
یہ ہمارا مائنڈ نہیں پڑتی ہے یہ ہمارے فون میں ہی ڈیفالٹ ہوتا ہے اس لیے تو کہتے فون کے ایڈوان بھی ہے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے تو یہی وانٹیج ہے یہ نا ہماری میں سیٹنگس وغیرہ میں ڈیفالٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کا یوز کر کے ہماری جو وہ ہوتی ہے جو ہم جرنل بات کرتے رہتے ہیں روز میں روزمرہ رکھی وہ اس کے اگر ڈنگی پھر وہ ریل
ہاں ہاں اور میں سوچتی ہوں یار کتنا لوگ اس سے کتنا کنیکٹ جاتا
کنیکٹ ہو جاتے ہیں ہاں اس لیے تو دیتے ہیں اور جس سے وہ ریلیٹ کر سکے اور پھر وہ اس پہ کئی گھنٹے آرام سے دے دیں انسٹاگرام کو یا ریلس کو کسی بھی چیز کو اور اس سے ہمارے ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور ان کی وہ بڑتی ہے ویو
ہوں
اور فائدہ ہوتا ہے اور ہمارا نقصان تو کیوں ہم نقصان کریں ہم بھی کوئی ایسا چینل بنائے جس سے ہمارا فائدہ ہو
س
ہاں آپ بھی کوشش کرنا بنانے کی میں بھی کوشش کروں گی کسی نہ کسی چینل پہ مطلب آپ تو زیادہ تر ریسیپی وغیرہ پسند ہے آپ کو تو آپ ریسیپی ڈالتی رہا کریں اپنی اور میں دیکھتی ہوں میں کس چیز بنا سکتی ہوںس تو بہت سارےٹاپک لیکن ایک آدھ ٹاپک تو اڈوپٹ کرنا پڑے گا پھر بنانی پڑے گی
جی
پھر اللہالا ہم بھی ہمت د بنانی ہی اور تھوڑی سی آپ کو بھی دے اور پھر آپ بھی ہاں آپ بھی کچھ نہ کچھ کرے فون کم یوز کرے اور اپنے اچھے یوز کے لیے زیادہ یوز کر کریں اوئر کرے ہاں لوگوں کو جس سے زیادہ ہماری بھی اینڈنگ ہو تھوڑی بہت اس لیے یوز کیا جائے فون چلے دھیان رکھیں نا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ لہ حافظ